السلام ال وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں
جی ب ش شکر اللہ کا آپ کیسے ہے
ہاں بھی الحمد اللہ بہت اچھی طرحپ پت ہی ابو جان امی جان ٹھیک
سب ٹھیک ہے دادو بھی ٹھیک ہے نانو بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے
اچھا اچھا اچھا اچھ اچھ اچھ بتائیے آج آپ نے کہاں تشریف رکھی ہے آپ نے آج کہاں تشریف رکھی ہے
آج میں نے کہاں تک
آج کہاں تشریف رکھی ہے اپنی
شپ جی آپ کی آواز اچھی سے نہیں آ رہی ہے
گی میں ہے
اچھا اچھا جی میں آج یہاں کشمیر میں ہی گھوم رہا ہوں ہاں آج میں پہلگام کی طرف آیا تھا کتا
اچھا اچھا اچھا صحی بات ہے صحیح بات ہے اور بتائیے
چل رہا ہے آج کل
اچھی طرح بہت اعلی بہت اعلی
اچھا
جی جی جی کام کا انداز ہی کچھ انداز الگ ہے کمائی تو بہت ان نے یہی خاتمے پیسے بھیجے تھے ہاں ہاں اب اور پیسے بھی بھیجیں گے وہ ک اس میں خط بھی پہنچے گا
اچھا جی جی آپ کے ابو حضرت کہاں ہے آج کل
امیر ابو اور ایک گئے ہیں بنارس گئے ہیں
کچھ کام تھا
جی جی جی
اچھا جی
آ وہ یہ جام بناتے ہیں
جام
جی جی جی
مربع
نہیں نہیں نہیں جام جام بانگ بانگ
بانگ
جی جی
کام کرتے ہیں آپ کے ابو
جی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ان کا یہ کام بہت اچھا چلتا ہے ہولی ہولی میں
اچھا یہاں تو آج کل موسم بڑا خراب چل رہا ہے بارش بھی ہو رہی ہے
اچھا
جی
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ن یہاں سے بہت اعلی موسم ہے ہاں سیدھے ہمارے کمرے میں ابھی دھوپ ا رہی ہے
اچھا جی آپ آپ ابھی کس کے ساتھ بیٹھے ہیں
ہم بیٹھے ہیں آپ بہت بڑے نامی آدمی ہیں یہ ان کا نام ہے شاہ رخ خان آپ نے سنا ہی ہوگا
اچھا جو منت میں رہتے ہیں
منت میں نہیں نہیں نہیں یہ دوسرے والے ہیں
جو گان میں رہتے ہیں
جی جی جی جی
اچھا جی جی میں جانتا ہوں ان کو بہت عرصہ ہو گیا ہم ملےنے ہاں
بہت اچھا ہوگیا آپ ملے نہیں کوئی بات نہیں ضرور ملیں گے آپ و ہاں جی جی جی ان کے یہاں پ ان کے بھائی کی شادی تھی تو میں کیا یہاں آئے تھے ٹ
اچھا ناشتہ ہو گیا آپ کا
جی نہیں ناشتہ پانی کھانا وانا سب ہو گیا آپ بتائیے
جی میں نے بھی ناشتہ کیا اب کپڑوں پہ استری مار رہا تھا
کپڑوں پیچتے ہی بار رہی تھے تھے اپ
جی ہ
استری بھی ایک بہت خطرناک کام ہے
ہاں جی میری بازو بھی جل گئی
باتوں بھی چل گئی آپ
ہاں جی
تو اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو آپ بے روزگاری ٹھیک ہیں پھر
مجھے بھی وہی لگ رہا ہے
صی
جب میں ابھی باہر پارک میں بیٹھا تھا ابھی ب بارش شروع ہو رہی ہے اب میں اندر ہی جاتا ہوں
اچھا
جی ہاں یہاں پر یہاں پر پر ہمارے ایک اور دوست بیٹھے ہے وہ ا بھی صفائی کر رہے ہے
اچھا
ان کا قد آٹھ فٹ کا ہے
نہیں جی ان کا کا نام لبران جیمس ہے ہے
جی ہاں
اچھا
جی
اچھاچھا
جی ہاں ان کے بھائی بھی تو یہ ہی تھے م جڈن
اچھا اچھا صحی بات صحی بات او ااب یاد پڑھا ہم یا پیاد پڑھا ہم
دیکھا آپ نے بھی بہت عرصے سے یہاں کی طرف نظر نہیں تھی
ہم اصلی میں بہت کام کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے کام ہی ایسا ہے کیا کرے
کیسا کام
ہاں ہم اب یہ ہم ایک بڑے نامی شاہر ہیں آپ جانتے ہو کہ ان کا نام ہے ان کے ہم یہ بنے ہیں شاہگررد
اچھا
ہاں جی جی جی
تو پھر آپ بھی آج کل شاعری کر لیتے ہوں گے
جی جی آپ نے سنا ہی ہوگا ان کا نام ہے لارنس بشنوئی
جی ہاں ہاں ہاں میں نے کبھی ایک دو بار سنا ہے
جی بہت اچھی شاعری کرتے ہیں
اچھا آج کل کہاں ہے وہ
آج کل آج کل وہ ایک فلم کی شوٹنگ شوٹنگ میں ہے
اچھا کون سی سلمان خان کے ساتھ
دوسرے کے ساتھ ہے ایک ان کا وہ بھی کھا نہیں ہے
اچھا اچھاچ اچھا خوش
ان میں آدا ہرن فلم بنا رہے ہیں اچھا جی جی انیں میں کام کر رہے ہیں وہ
اچھا جی آپ کے گھر والے کہاں ہیں آج ک آپ کی ماں
ہماری امی جان ہماری امی جان بھی کر پہ ہی ہے ابو ابو بھی گھر پہ ہی ہے ہمارے بھائی بھی گھر پہ ہی ہیں جی
آج وہ اپنے کام پہ نہیں گئے
آج وہ کام پہ جائیں گے مگر شاید ان کو یہاں پہ ا شادی ہاں یہ ہمارے شاہ رخ خان صاحب کی بھائی کی شادی ہے
جی آج کیا ہے مہندی رات ہے یا ولیمہ ہے
جی آج یہاں خاندر ہے
مطلب
آج جی آج بار رات نکلتی ہے یہاں
اچھا مسند نش نہیں
ہاں
جی جی ج
جی جی میں نے بہت ٹاسک کیے کل سے
بہت کام کیا آ
جی ہاں
اچھا اچھا اچا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے کمائی بھی آپ کی بہت ہوگی کام کرنے سے
جی ہاں بہت ہو رہی ہے ابھی تک کچھ نہیں ملا
کچھ نہیں ملا ہے مجھے کوئی بات نہیں کر پاتے بیج اوپر والا سب بچ کرے گا
ہاں آپ کے یہاں سے فصلوں کی سیچائی ہو گئی
ہمارے یہاں سے تو فصلوں کی سینچائی ہو گئی جی جی جی ہم نے بوئی بھی نئی نئی فصل اب
جی آپ کے یہاں سے کیا مشہور ہے؟
جی ہمارے یہاں سے آپ نے سنا ہوگا یہ ہمارے یہاں کی پان بہت مشہور ہے
کیا پان
کوا پان کھایا ہے آپ نے جی بہت مشکلیں بنانا
کیسے بنا تے یہ
جی یہاں پہ پہلے کوے کو ایک کالے کوے کو پکڑتے ہیں جی ان کو ایک ومل پان کھلاتے ہیں پھر جب وہ وہی پان تھوکتا ہے آ اسے ہم کوا پان بناتے ہیں
اچھا ارے یہاں سے تو ایسا نہیں ہے یہاں سے تو سیب ہی اچھے ہے
اچھا سیب پان منگاتے ہیں آپ لوگ
جی ہاں
اچھا اچھا اچھا اچھاچھاا بہت تالا بہت تالا اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور بات تائی آپ کی زندگی میں کیا نیا ہے
میری زندگی میں کیا نایا ہے میری زندگی میں تو بہت چینج آیا بچ اسستان بوز
اچ ہ آپ کو شایدی ڈل گئے ہاں
جی ہاں میں نے بولا نا آپ کو میں کون ہوں
ہم نہیں سنا نہیں سنا
جی ہاں آج کل گھومنے نہیں جاتتے ہیں آپ
کوئی آدمی اگر ڈال جاتا ہے یا ب ہوش ہو جاتا ہے اس پہ مجھے شاعری یاد آتی ہے ہاں ہمارے بہت بڑے شاعر یہاں کی متھلیس نام سناؤ گا اپنی
جی ہاں ہاں سنا ہے وہ تو بہت اچھی شاعری کرتے ہیں
دل چھونے والی ارض کرتے ہیں
آ ارشاد گاڑی چڑھی پہاڑ پہ
پٹرول ہوا ختم
واہ واہ واہ واہ
گاڑی چڑے پہاڑ پہ پٹرول ہوا ختم بڈی نے بڈھی کو ماری بوڈھا ہو گیا ختم
کیا بات
ب دیکھےنے اب یہ یہ دل کو چھو جاتے ہیں
جی یہ بھی پان کھا کے ہی بئی شاعری کا
جی کا پان ہمارے یہاں کا مشہور جی جی جی
ویسے ہی بولتے ہیں ہم ان کو بولتے تھے آپ ہم نے آ اسے کیا ہے بولتے ہیں جی ہم نے اسے کیا ہے تو اچھا تو آپ نے اس س بھی کون سی شاعری بولی ان کو بولتے ہیں جن سے ان نےشق کیا ان کو اپنی نانی کا بوت تھا ہاں ہاں تو نے تو نے شاعری کی عرض کیا کہ
ج
پریین چلتی ہے اپنا آگ جلتی ہے مچس سے پانی سے نہیں جی جی جی آگ جلتی ہے ماچس سے پانی پانی سے نہیں ہم پیار کرتے ہیں تم سے تو ہماری نانی سے
او ہو ہو ہو ہو جی کیا بولا ہے کیا ہی بولا ہے او او او
دل پانی پانی ہو جاتا ہے
ہاں ہاں
بتائیے خریہ اصلی یہ کمال مجھے لگتا ہے ان کا مثلیش بھائی کا یہی اسی سے ہے کباب پان تھی آپ بھی ٹرائی کری
جی ہاں ہاں کروں گا
جی روری رائی کر کہریے گئی
جی آپ جب ہماری طرف آئے تو تب لے کے آنا ایک
جی ضرور جی ضرور لائیں گے ہمپ تو آپ ہم اجازت دیجیے
جی ہاں ابھی مجھے لگ رہا ہے کچھ وقت عرصہ بچ
جی نہیں نہیں نہیں نہیں عرصہ ہو چکا ہے ہمارے یہاں کا عرصہ ختم ہو اوکے اوکے ہمیں ہمیں پسے بیچنے کا بہت ش اس لیے آپ جی جی اوکے اوکے اللام علیکم